مڈم جی
اور خیریت
ہاں سب الحمد للہ اپنا بتائیے تھوڑا نیٹ ورک میں چلی جاؤ مجھے آواز آ نہیں رہی بالکل
ہاں بالکل ا ڈرک میں تو اوپر ہے چھت پہ نیچے نہیں ہے
اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں اب ای اب ای ہماری آرہی ہے
کچھ نہیں بہن صبح اٹھے ہاں صبح اٹھے وہی تھوڑا کھانا پینا بنایا کر ہاں وہی چائ ناشتہ جو روز کا بنتا ہے وہی بنایا سب کچھ کھایا اور ناشتہ کر چکی تم جی ہاں ہاں ناش
اور زوہان کیا کر رہا تھا ہے ہاں کر چکے ہیں زوہان کیا کر رہا ہے
ابھی دودھ پلایا دودھ پلا کر کے پھر سو گیا تھوڑی دیر سو رہا ہے دیکھو کتنی دیر سوتا رہے سوتے سوتے اپنے آپ جگ بھی جاتا ہے کبھی کبھی جلدی کبھی کبھی دیر تک سوتا رہتا ہے
پلسو تم کام کر لو ورنہ پھر جل جائے گا نا پھر پرابلم دقت ہو جائے گی تھوڑی ہیں نہیں ان کو دیکھنا اور امی لوگ سب لوگ کیا کر رہی ہیں خوشبو امی
ہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں کسی کو ٹائم نہیں ہے گھر کے اتنے کام ہی رہت تے کہ ایک انسان کے پاس وقت ہی کہاں ہے
صبح صبح سب مصروف ہے سب کےسب ہاں وہ تو وہی تو
او وہی ساری چیزیں اور تمہارے گھر پہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں کانا پینا سب لوگ کھا چکے ہیں
کھانا پینا بھی کیا بن رہا ہے سب بتیں جو وہی حال جو تو آئے وہی میرے گھر میں سب مسروف اپنے بزی ہیں پھر کچھ بھابھی اپنا سب اٹھانے میں رکھ پڑی ہیں سب لنچ لے کر نکل گئے صبح کا ٹائم تو پھر صبح ٹائم مصروف زیادہ ہی رہتے ہیں سب لوگ ہ اور کیا ہ
ہاں یہی سب ہو رہا ہے نا اور کیا اور تمہاری وہ بکری کا بچہ جو تھا
پچی بیٹٹھا ہے میرے پاس ہی بیٹھا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہیلو کہیں جتائیں گ جاتا تھوڑی ہے صبح صبح آ جائے گا میں صبح سے گھر پہ ہی رہتا ہے ادھر ادھر گھومو کھائے گا بیٹھ کے سکون سے پھر گھومے گا اور صحیح ہے کتنے ٹائم اٹھی تھی صبح
صبح آج ہم لے آج ہم دیر میں اٹھو تھوڑا گار رات میں تھوڑا دیر میں سوئے اسی وجہ سے صبح دیر میں اٹھے
ارے ہمیں امی نے صبح سے اٹھا دیا ساڑے ساڑھے چار ہی پہ اٹھوا نماز پڑھو اٹھ کے نماز پڑھی پھر قرآن شریف پڑھا پڑھ کے پھر کام میں نے کہا اٹھے کام کریں
ھم ھم امی جان تمہاری کیا کررہی
وہ نیچے ہی ہے کچھ کر رہے وہ شاید چائی شاید پی رہی ہیں نیچے ہی تھی ہ چائے نکال رہ تھی سب وہ پی رہ امی کا مامول صبح چار بجے اٹھنا صبح صبح اٹھ کے چار بجے بس ان کا نماز تسبیح خاتہ بس یہ سب پڑتی رہتی بیٹھے بیٹھے
تسبیح بڑھتی ہیں ڈیلی
ڈیلی ہاں ان کا معمول ہے ڈیلی کا کہ ان کا پڑھنا ضروری ہے بہت ہاں درود شریف پڑھتی ہے کھلا تسبیح پڑھتی ہے ایک اور درود شریف پڑھتی ہیں استغفار پڑھتی ہیں تب اٹھتی ہے وہ اپنا چار بجے اٹھیں گی وضو کر کے بیٹھ جائیں گی اٹھیں گی چھ بجے تو اپنا جو کرنا ہے وہ کر بس
نیٹورک ایک دم صحیح آ رہے بات چیت ایک دم صحیح ہو پا رہی ہے ورنہ یار کل پرسوں میں اتنا پریشان ہو گئے ہم نے کہا یا اللہ اب کیسے نیٹ ورک نہیں کام کریں گے تو کیسے کام ہوگا اتنا بہت پریشانی ہو گئی تھی بالکل نیٹورک کام ہی نہیں کرتے گھر سے
نہیں سب میری طرف اچھا چلتا ہے یہاں وہاں نہیں چلارہ ہوگا میری طرف تو کافی اچھا چلتا ہے
ہماری طرف ہماری طرف کیا ہے دوپہر کے بعد نیٹ ورک بہت سلو ہو جائیں گے دوپہر جیسے ہی ہوگی ارے مان کے ظہر بعد اگر ہاں اگر پچاس پرسینٹ ڈیٹا ختم ہو گیا تب تو اور زیادہ دقت ہوتی ہے
ہاں میرے میں زیرو تو تھا نببے بھی آ گیا تو اوپر آؤں چلتا رہتا ہے نیچے تھوڑ دقت ہلکاھلا کرے گا بھی لیکن اپر آجائے تو پھر سکون سے چلتا ہے اچھا اب کھانا تو بن چکا ہے بس گھر کا کام جو رہ گیا جھاڑو پوچا وہ کر کے سلائی کرنا تھوڑا آج مارکیٹ جانا ہے تھوڑا سامان ومان لانا ہے تو ھم
سامان لینے جارہی ہو
اور تھوڑا مشین کا اور تھوڑا گھر کا کپڑا اپنے لیے کپڑے لانا ہے نہیں ختم سب سب کے سب ختم ہو گئے ہم نکال لے آ جا کے تو وہی جان د کئی دن سے سوچ رہے ہے جانے کے لی لیکن سات ساتھ میں جب ملے کوئی تب جائیں ہے نا چلوگی تو نہیں ہمم ہیلو
چلنا تو ہے آواز پھنسنے لگی کہے رہے آواز پھس اچھا
نہیں آواز صاف آ رہی ہے
کہہ رہے ہیں چلنا تو تھا یار تم کتنے بجے تک نکلو گی
ہم وہی گیارہ ساڑھے گیارہ نکلیں گے
ہم کو گیارہ ساڑھے گیارہ سے تھوڑا سا پہلے جانا ہے دیکھو ہم کو گھر خریدنا کچھ نہیں بس ایسے ہی
اچھا نہیں میں تھوڑا ہ نہیں بس تھوڑا بہتسی کام ہے سوٹ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ملے گا تو یہ لے لیں گے
اوکے
الحمد للہ سب ٹھیک گھر پہ بھیا آئے تو چلے کہا ہاں ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے
ہاں ہ رہے کہہ رہے گھر پہ حال چال سب کے کیسے ہیں
تو سب الحمد للہ سب ٹھیک ہے
چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ شگر سے ہر انسان
بس بس سے اللہ سے یہ ہے اللہ پاک سب ٹھیک رہے ہیں بس ہاں بس
ہے نہ
بس بس وہی
کے رحم و کرم سے
بس بس اللہ کی رحمت ہے وہ کرم سب ہے یہ سب اللہ کا شکر ہے کہ سب اچھے سب ہاں بس بس یہی چاہیے
انسان کہتا ہے کہ مطلب کچھ بھی کرو کچھ ہوتا نہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی اپنا سمے اپنا سمے اگر عبادت میں زیادہ گزارتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ اس کا ہاں وہی نا اس کا رزق اس کا رزق کہتے نہیں اللہ نے انسان کو اگر بھیجا تو اس کا رزق جو ہے نا اس کی نیت سے ہی آتا ہے تو
بالکل بالکل وہ تو بھائی اللہ کا یہ تو اللہ تعالی نے قران میں ہی فرمائی کے اللہ تعالی نہ کرو اللہ کا خود دیتا ہے نا اج پتا ہے ابھی سب سے بڑی عبادت میں سکون رہتا ہے عبادت کرو تو اللہ تعالی سکون دیتا ہے دل کو بس وہی چیز ہے امی ہماری چاہے جتنا پریشانی ہو چاہے جتنی پریشانی ہو کچھ بھی ہو لیکن نہیں چھوڑنماز نہیں چھوڑ نہیں کچھ نہیں کہ یہ ہم ن اللہ پہ ہے نالہ اللہ اچھا سب کرے گا یقین جب اللہ پہ کرنے والا تو وہی ہے کوئی کچھ بھی کر لے
صحیح بات ہے بس اپنا یقین ایک دم مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ پہ ہاں ہوں بس یقین ہونا چاہیے کچھ انسان ہے نا کئی طریقے کے جملے تیار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ساری چیزیں ساری چیز ہے تو وہ انسان کی ایک بدگمانی ہے جو وہ ایسا کرتا ہے
بس بس وہی چیزیں گائیں گے یقین کرو دیکھیں اللہ تعالی دیتا کرنا تو پڑے اللہ تعالی نہیں خود کرو خود کہتے ہیں کہ کام کرو رزق تو ہم دیں گے اوپر سے برکت برکت ہم کریں گے نا لیکن نہیں سوچتے نہیں ایسا نہیں اللہ پاک نہیں کج کروگے نہیں کھانے کو کہاں سے ارے تو جب راستہ تو اللہ ہی تعالی دیتا ہے کرنے اسے کرنے کا کام کوئی بھی کام ہو ہے کہ نہیں جب اور پھر وہ تو ابھی کھانا رکھا سامنے ہاتھ اٹھا کے کھاؤ گے نہیں تو پیٹ میں جائے گا نہیں وہ تو پھر کرنا ہی پڑے گا ہاں لیکن کہ کہاں سے ہاں وہی تو ہل کا سوچتا ہے انسان وہ تو پتا نہیں اتنی بیمانی کر لو مکا ری کرو مطلب الله کے گھر جیسے جانا ہی نہیں ہے کچھ آخرت کی تیاری کرنی نہیں ہے کیا ہی کیا جائے
قبر کے عزاب کو کہتے دیکھو قبر کے عذاب کو سب نے پڑھا ہے اور سب جانتے بھی ہیں اور لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے
نہیں ارے سب سن لو نا رو سنو سری سارے روئیں کھڑے رہتے سن لو جسم کے سارے روئیں روئیں کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالی کیسے کیا ہوگا سوچتے ہیں ہر قدم پہ ہم لوگ تو کتنی پتا نہیں غلطیاں دن بھر میں کرتے پورا دن میں کتنی ساری غلطیاں کرتا ہے اللہ تعالی سوچتے ہم لوگ مقفرت کیسے کرے اللہ پاک تو سب کی مقفرت کرے لیکن سوچتے اللہ تعالی جتنا ہو سکتا ہے کہ اپنی جان ان جانے میں غلطی نہ کرو باقی تو اللہ تعالی کی پھر تھوڑی بہت انسان سے غلطی ہونا ہی ہونا ہے اچھا جان بوجھ کے انسان غلطی کرتا تو اس کا تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا ہے کے نہیں
نہیں جان بوجھ کے جان ہاں بالکل بالکل مجھے تمہاری آواز ایک دم صاف ستھری آ رہی ہے
ماشاء اللہ بہت اچھی بات میری تمہاری بہت اچھی آ رہی ہے
چلو ماشاء اللہ آواز بھی سنائی دے رہی ہے
ہاں بالکل کلئیر ایک دم آ رہی ہے
ہم بھی چھت پہ ہی بیٹھے نا اس لیے ایک دم آواز سٹیک اور اچھے طریقے سے آ رہی ہے ور نہ ابھی نیچے جائیں تو ایسا لگے گا کہ نیٹ ورک دقت کرنے لگا وہ بات پھنسنے لگتی بات یہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ مطلب آواز پھنس جاتی ہے پھر کال کٹ جاتی ہے کالنگ بھی کال ہم لوگ دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن اس پہ پروابلم ہے اس پہ یہ دقت ہے کہ اگر ایک بار کال کٹ گئی نا تو پھر وہ ٹائمنگ وہ چلا جائے گا مطلب دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ مطلب ہاں یہ چیز ہے دوبارہ اسی نمبر پہ کال ہوں ہوں اب بیس منٹ کا بیچ میں وہ ہوگا بیچ بیچ میں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہاں گیپ ہوگا پھر اس کے بعد میں کال کریں گے تو یہی چیزیں ہیں اس لیے تو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نیٹورک بالکل رہے صحیح سے ابھی ٹھیک ہے ورنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو پھر پریشانی پھر دقتیں پھر وہی ہے زحمت اٹھاؤ ہر چیز کی ہوں کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو بڑی پھر
ہاں ذہن میں نا ٹینشن رہتی ہے ایک ہاں بابا ٹنشن رہتی کہ اللہ تعالی کیسے صحیح ہو کیسے صحیح ہو پھر اللہ تعالی کا صحیح ہو جائے ہے نا باکل جسٹ ہ ہم خود ایسے میں ایک سوٹ اب ہاں بالکل ب اللہ شکر سے اللہ تعالی چلتا ہے اسی اچھا رہے بس بس یہی دعا کریں اللہ سب کا اچھا چلے بس اس کے سائڈ میں ہم لوگ کا بھی خیال رکھنا اللہ پاک دوسرے کو سوچو تو اللہ تعالی خود کا سوچتا ہے نہیں نہیں بالکل صحیح ہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہی سب کو دے دے کسی کو دے ہی نا تو اللہ تعالی کہیں گے خود کے لیے اتنا دوسرے کچھ نہیں
چلو چلو ٹھیک ہے اچھا پھر ہے اللہ حافظ
جی اللہ حافظ